ہیلو
ہیلو
ہاں بولو
ہاںاں بولو ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس ٹھیک
گھر پہ سب ٹھیک ہے وہپچ چھوٹا بوائے ٹھیک ہے اس کا موڈ ہو گیا
ہاں اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا وہ بو رہا یہ آپ کو اتنے گفٹ آئے ہیں ابھیین مجھے کیا دو گی
ہاں ا چھوٹا ہے ج
میں نے اس کو بولا میں نے مط میرا پرفیوم کا سیٹ آیا وہ میں تمہیں ہی دوں گی
چلو اچھا ویسے اس کا برتھ ڈے کب ہوتا ہے
اس کا ٹوینٹی فائیو ہے اب میں سوچ رہ تھی اس کے لیے بھی کچھ لاؤں گی اس نے میرے لیے چاکلیٹ لایا تھا اوپر سے اتنا اچھا پیک کیا تھا نا اوپر سے لکھا تھا یو آر دا بیسٹ سسٹر دا اتنا پیارا میں آپ کو کیا بول دوں
بات ہے چلو
مجھے لانا ہے درانی کے لیے چاکلیٹ اس نے ب میں پیسے دوں گی بول تھا نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے میں خود اس کیا یہ ہے گھر میں نا پیسے کرتا جمع اس سے میں نے
ویسے ویسے اس کو پاکٹ منی ویسے اس کی پاکٹ منی کت ہیں ابھی
اس کو دیتا ہے ایک تو دادو دیتا ہے ٹیوشن ٹائم روز ٹوینٹی ٹوینٹی روز تو اور ماما دیتییہ ہے اس کو کو دن میں یہ ہنڈریڈ کھاتا ہے ففٹی ون ففٹی اللہ کی قسم صبح اسکول کے ٹائم ٹوئٹی آتے ہوئے ٹینٹی ٹیوشن ٹائم ٹونٹی درس کاا ٹائم ٹوینٹی
سر
کو پتا ہے اس کو میں بولتی ہ میں نے اس د جو دیتا ہے وہ پیچھے رکھا کرو ٹوینٹی ٹوینٹی رکھا کرو ایسے ہی یہ سب رکھا ہوا ہے
ہو ہ بان ہلو
ہاں ہاں
نا گسوائے آ نا
کیوں
مجھ بہن بلا رہی ہے اندر سے اب کیا کر رہی ہو میں نے کہا یہاں سے کھانا بنا رہی ہ یہاں سے کچن کی صفائی
ان کو کیا ہو بولا مجھ پہ زیادہ برڈن مت کرو اب پتا میں آ کو اب ساتج بہات ایک بولوں گی ناپ کو
نہیں صحیح بات ہے کسم سے میں تو میں ان کو میں ان کو بھی سیدھے بولتی ہوں پتا ہی نہیں وہاں کا مجھے ایک چیز نا اچھا بھی نہیں مطلب وہاں کا مجھے ایک چیز یہ لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے وہاں خالی صبح کام ہوتا ہے لیکن ہمارے گھر میں ہوتا ہے دن بھر
ا سیم آپ لوگوں کی سچویشن میرے نمی حال والوں کی طرح اگر ادھر سو لیڈیز بھی رہیں گے نا کھڑا ادھر کا کام ختم ہی نہیں ہوتا ہے
س خلق میں سیدھے بولا من ورنا بول گا اپنے سسرال میں کوئی مطلب ایسی بات میں نے سیدھے بولا کہ گھر میں ان کے گھر میں کہ مجھے یہاں اتنا کام نہیں ہوتا ہے جتنا میں مجھے یہاں پڑتا ہے
ہاں ادھر زیادہ کام ہوتا ہی نہیں آپ کو پتا میں جب جاتی تھی ادھر اد کو میں پھر دن بھر اتنا بور ہوتی تھی جب ادھر نہ کام ہوتا ہے بس صبح کا کام
ہاں وہاں بس صبح کا ہوتا لیکن ہمارے یہاں ہمارے یہاں دن بھر لیکن وہاں صرف مجھے وہاں کا ایک چیز مجھے اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو پت ہے کیا دیکھو مطلب یہاں جب دن کا کھانا ختم کریں گی نا
ہوں
ویسے تو ہم ابھی زیادہ بزی ہے مطلب ویسے تو ہم ہوتے تھے دن کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ہوتا تھا ہاں وہاں کا مجھے ایک چیز اچھا لگتا ہے یہاں جب کھانا ختم کرتے ہیں نا تو پھر بیٹھتے اپنی مرضی سے مطلب کھانا کھا کے بیٹھتے ہیں پھر پانچ چھ بجے تک لگ بھگ مطلب پریس ویس کرتے ہیں لیکن بیٹھتے ہیں وہاں کا مجھے یہ چیز گندا لگتا ہے وہاں کھانا کھا کے کی شام کے کھانے کی تیاری ہاں ہاں وہاں وہ چیز ہے لیکن وہ بھی جلدی ختم ہو جاتا وہاں مجھےت یہ بات صحیح ہے لیکن وہاں مجھے اتنا
ہاں وہاں کام ہوتا ہی نہیں ہے بس صبح تو آپ جھاڑو پہنچاواؤ گے نا دیکھو ہمارے گھر میں بھی کیا ہے دیکھو ہم کھانا وانا کھاتے صبح کا کام کرتے پھر کھانا کھا کے دن میں پھر سے جھاڑو واڑو ایسے مطلب ادھر پھر دن ب جھاڑو اٹھاتے ہی نہیں ہے وہ مت ہاں
وہ نہیں کرتا دن میںطلب مجھے
چلیے وہ جاڑو اٹھاتے نہیں ہیں
مجھے بھی اب وہاں ویسی ہی ر
ہاں لیکن وہ بھی اچھا ریسٹ ملتا ہے
نہیں مطلب ہم کرتے یہاں دیکھو مطلب چائے پی جھاڑو کھانا کھایا جھاڑو وہ کیا جاڑو کوئی کوئی آیا کوئی آیا جھاڑو نکلا جھاڑو ہمیں یہی ہمیں یہاں یہی
اللہ کی قسم میں ٹیوشن نکلتی ہوں نا ا میں کپڑے لگاتی ہوں تو ماما پیچھے سے ہوتی ہے جاڑو لے کر ماما کیا آپ جاؤ تو میں تو جاڑو نکالوں گ
ہم کو پتا ہے مطلب میں کر ت یہاں کام اپنی مرضی سے
ہاں
وہاں مجھے تھوڑا سا تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کام کرنے میں
ہاں ہوتا ہے
پتا ہے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتایکھو مطلب کوئی کام ہوتا اب سننا میری بات پھر بھی بولنا آپ میری بہن ہو لیکن پھر بولنا یہ بس یہ بس آپ یہ پھر بولنا آپ یہ بات صحیح ہے گل دیکو میں کام کرتی ہوں نا صبح مطلب وہاں کچھ دھونا ہوتا ہے نا پھر انسان کتنا بولے گا مطلب کااست ہوتا ہے اور آپ کو میرا مزاج پتا ہے مطلب میں نہیں بولتی ہوں نہ میں سامنے بات کرتی ہوں نہ میں بولتی ہوں دیکھو وہاں جب کچھ دنا ہوتا ہے نا مطلب نکالتے ہیں دھونے کے لیے ٹھیک ہے نا مطلب اب وہ بولے یہ ہونا ہے یا میں بولو ایکقی باد نکالتے نا دنی کے لیے اب میری جو چھوٹی نان تھ وہ ڈالتے ہے وہ مطلب تب میں رکھنا ہوگا کس میں وہ رکھتی ہے اس میں تو پھر میں بولتی ہوں کو چلو اب میں ہیلپ کرتی ہوں وہ بک کو بلاتی ہے بولتے اس مجھے ہیلپ کرو مطلب میں اس کو یہ برش وغیرہ دوں گی میں یہ صاف کروں ہاں میں اس تب بھی بولتی ہوں چلو میں کروں گی وہ نہیں مانتی وہ بولتی مجھے پلو تم بچوں کو ہی ہم خود کریں گے پھر جب مطلب وہ سکھانے کے لیے رکھ ہوتے ہیں نا وہ یہ پھر بولتے ہیں سب دیکو مطلب اس نے د ہےیا نہیں اس نے د ہےیا نہیں یہ کیا مطلب ہے مطلب
نہیں ٹھیک ہے یا تو ایک ہوتا ہے آپ
اں نہیں یہ غلط بول ہو میں کہوں گی آپ پوچھی وہھر بھی آپ کرنےھیک وہ بولتے نہیںپ کوئی پکڑو میں ہی کروں گی یہ
ذرا ہاں کارنے دے دو جب وہ نکلے گی نا وہ ان کو پھر سمجھ آئے گا کہ آپ کیا تھی پھر اس کو میری آپ کی قدر آئے گی ہاں نکالنے دے دو اس کو اب پہلے بیٹو کو جا تھا سب
ز ندرگال بکش جی میں نام چ رہا بلگرام ہےاؤوں دیو جوور س
ج اور بابا جاتا ہے کام پہ بابا کام پہ جاتا ہے
اچ
کیا بول رہی ہو ہ ما پابا کااں پہ جاتا ہے نہیں وہ کہاں جاتا ہے وہ ابھی مکان کے ساتھ ہے وہ کہاں جائے گا ابھی
اچھا ٹھیک
گ وہاں کا ختم کر کے پھر پھر انشاء اللہ نکلے گا ہاں ہ
ا
وہ پھر مطلب ایسا پھر غلط ہوتا ہے ن ملب ایسا لگتا ہے پھر عجیب اور وہ مطلب خود کو سمجھتے ہیں نا کہ پت ہے وہ کیا سمجھتے خود کو وہ بولتے خالی وہ صفائی کرتے ہیں اور کوئی نہیں
ہاں وہ مجھے پتا ہے ان کا
بولتے بھی ہوں گے مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں بولتا توں کھ بولنے دو بہت زیادہ نا بہت وہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت
ہاں اللہ کی کسم میں کر کیوں نہا کام مطلب آپ کی بڑی والی نند بھی خود بولتے ہیں کہ آپ چھوٹے والے سے اچھا کام کرتی ہو سنرا وہ خود بولتے کہ مجھے اتنا اپنی بہن کا کام پسند نہیں جتنا میرا ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں نا مطلب میں کبھی کب کام کرتی تھی
جھ مجھے پتا ہے آپ کا دیکھو مطلب آپ کرتے ہو ٹھیک مطلب آپ کو اپنے گھر کا حساب پتا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے میں اپنے گھر میں تھی مجھے اپ اپنے گھر قسم سے مطلب ر
پھر بھی پھر لڑکی سیکھتی ہے سسرال کا بھی
نہیں نہیں میں بولتی ہوں دیکھو مطلب وہ کرتے ہیں نا کام ٹھیک ہے وہ مطلبجھے پتا ہے ان کو حد سے زیادہ صفائی ہے لیکن ان کو ڈیکوریشن کا بالکل مطلب کنسپٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں مطلب جو ہم تکیا وغیرہ رکھتے ہیں نا ان کا نہیں پردے کا نہیں تھا کسی بھی چیز کا ہ ہ
تو پھر جب اس کو گھر جانا تھا پھر وہ اس نے آپ ہی کے کمرے میں رکھا تھا نا وہ سامان وامان ہم پھر گئے تو میں نے پھر چھوٹی والے کو بولا میں نے اس کو بولا آپ کو اوپر کام چل رہا ہے تو آپ کو یہ اس کو بسما کے کمر کو یہ دو کے رکھنا تھا مطلب کرٹنس وغیرہ پلو کور سارا کچ تو میں نے مطب سب پرریس وس کر کے رکھنا تھا سائڈ میں اور پلو ولو سائڈ میں رکھنا
رک ایک جیسا صاف ہوا ہے ابھی اس نے بولا یہ اب نہیں پہلے اوپر کریں گے
نہیں گردا ردہ آتا ہے تو یہ زیادہ گندے ہو جاتے اک کو یہ دھو کے رکھنے تھے پریسس کر کے رکھنے تھے پلو ولو سائڈ میں رکھنے تھے تو ویس ہی حساب آتا ہے یہ پردے ود
باردے باردے نکال دی اس نے بولا نہیں آپ پہلے اوپر کا ایک ہوا سائڈ تو اس کے بعد دیکھو آپ کو پتا ہے ہم کیسے کام کرتے ہیں ہم کرتے ہیں گ میں کام ایک دن نکالا یہاں میں یہاں کا
ہاں ہاں ہاں وہیساب کرتے ہیں
اللہ کی کسم میں اپنا بولوں گی وہاں پتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے وہ پتا نہیں ایک دن سب چیز اٹھاتے ہیں سارے کو پھر س مجھے ہم بھی اھر اپنے گھر میں دیکو اب جوائنٹ فم ہے ہم پہلے دو کے رکھتے ہیں سا اوپر سے نچے تک پس کر جب کرتے ہیں سفائی وائی اس کے ب ڈالتے ہیں ایک ایک کمرے کو ہم نہیں ہم کرتے ایک کمرے کو تو اٹھایا کل صبائی کی صفائی ہوگی ہمیں تو ہمیں دوسرے دوسری چیز تے اس کو لگان کے لیے مطلب وہ میری ماں کی عادت تھی وہ میری ماں عادت تھی مطلب وہ کہتی تھی کہفائی کے ٹائم اس کو پھر دوسرا ہونا چ چاہے یا تو نیا یا تو دوسرا ہاں ہم کرتے تھے وہی ہ کا مجھے مجھے وہاں کا سمجھ نہیں آ اب میں اپنے حساب سے چلتا لیکن دیکو مرنا بھی ہے نا میں بولوں گی ساس کا وہ تو چلتی بالکل مطلب میں بولتی نا وہ تو کر ت ویسے ہی
دیکھیے وہ ہے پاتا ہے مجھے
وہ مجھے پسند ہے اس کے میں بول کے ساتھ ایک بار مجھے اس کے سھ مزہ آتا ہے لیکن کب اکیلے میں جب بڑی والی آتی ہے ا تو چھٹی والی وہی ہوتی پ مجھے اچھا نہیں لگتا ہاں پھر وہ ملتے ہیں نا چڑیا بناتے ہیں
ہوں
تو ورنہ مجھے ماں اس کے ساتھ تو بہت ہے
کوئی اورور نہیں اللہ صاحب کا ہے
لیکن مجھے یہ بھی پتتا ہے اس کو بھی ہے میرا
ہاں ہاں کیوں نہیں ہوگا اپ ان حصہ ہو ان کی فیملی کا
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن اب بھیائیے آپ کے ساتھ لیکن ان کو زیادہ تر میں نے دیکھا نا ان میں ایک چیز میرے ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے ان میں میں نے ایک چیز دیکھی ان کو بیٹی والوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے
ہاں وہ سچ ہے میری نونی کو ابھی تک
ت تو میں ان کو میں نے دیکھا اور میں نے ان کو سیدھے پچھلی بار بولا بھی ایک بار میں نے ان کو بولا اس سائڈ سے میں نے ایک چیز دیک کہ یہاں بیٹی کے بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے
شیز کمنگ
چلو ٹھیک ہے
ہ ا ک میں کو کرتی ہوں فون اللہ حافظ ج
خ رہ سھ یا د ن ہ گ گ بوزے بتتیھی